السلام علیکم
ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو بائی جان
ج ک آاب بھی
الحمد للہ بھ جان آپ کے امیجانا بھجانبٹیک بھ جان
جی جی جی
بھائی جان آپ کا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے بھ جان آپ کا نیٹورک ایشو ہے بھ جان
جی جی
ہ
جی جی جی موسم کیسا ہے
بھائی جان ب اب آج کل تو موسم بہت خوشگوار ہے بھائی
جی جی جی سن پا رہے ہو آپ جی جی جی بہت بت تا ہ بھائی جان وہ سماج سوح سے الگی الگی بار س ہو رہی ہے رات سے ہی بارس ہو رہی ہے بھائی جان اپنے یہاں تو آپ کے یہاں
ہمارے یہاں بھی بھائی جان بارش ہو رہی ہے بہت اچھا موسم ہے آج ناشتہ کر لیا بھائی جان
جی جی جی فری ہیں بھائی بات کریے آپ
ہاں الحمد للہ میں نے بھی ناشہ کر لیا بھائی جان بھائی جان بیٹھے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ آپ اے تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے کچھ میں سیکھوں آپ سے اور کچھ آپ سیکھو گے میرے سے
جی جی بھائی کچ وہ تو گم ہو جائے گ وہ بڑھیا ہے آپ آپ نےے بڑھیا سوچا تھا آپ نے بھائی
ہاں بھائی جان تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کل جو یہ فون فون کا یوز کرتے ہیں تو ہم میں جاننا چاہتا تھا آپ سے کہ مطلب فون سے ہمیں مطلب فائدہ ہوا یا نقصان ہوا بھائی جان فون کے ریلیٹڈ ہم بات چیت کریں گے کہ فون مطلب ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے یا اس کے کچھ یہ بھی ہے مطلب
جی جی بائی جانس بھی آپ نے صحیح کہا دیکھو فون سے ہمیں بھائیان بہت نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے
ماشاء اللہ بیان ماشاء اللہ بائیان
دیکھو بائی چانس اپ
ہوں
یہ فن میڈیا چلی ہے جب سے آپ لگا بہت کم ہو گئے ہیں کسی کو کوئی ایمرجنسی کام ہے جب کوئی جائے گا انیں گھر سے جن میں آتا تو دس دس بار ویڈیو کال کر رہے ہیں فون سے پوچھ رہے ہیں بجی ک چ ل لے
ماشاء اللہ بھائی جان
دیکھو اور اپن پہلے اپنے بزرگ لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے اپنے گھر میں سب کچھ بیچتے تھے پوجا س سب بیتے تھے گپتگو کرتے تھے لیکن آج کل کوئی کسی کے گھر بیٹھتا ہوا نہیںتا ہوا آمی آپ بیٹھیں گے اپنے اپنے فون نکھاریں گے اپنے اپنے فون میں سب ک بھی ہو جاتے ہیں اپنے گومنا میں چاننا سب کچھ بن گئے
ماشاء اللہ بھائیے صحی فرمایا صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان دیکھو اگر ہم دیکیں گے فون فون اییں چیز ہے مطلب نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کی کوئی بھی خبر کسی بھی کونے سے بائجان ہو ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ پچھلے زمانے میں اتنا مطلب ڈیولپمنٹ نہیں تھا ج فون فون نہیں تھے بھائی جان تو ہمیں دیش بھر کی مطلب خبریں نہیں ملتی تھی بھائی جان تو آج کل کا کیا مسئلہ ہے کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں مطلب کچھ سیکنڈوں میں ہی وہ سب پتا چلتا ہے با تو یہ تو فائدہ ہے فون کا بھائی جان یا ہمارا جو رشتے دار ہے کوئی کتنا بھی دور ہو بائی جان کہیں بھی جائے ہم ایک سیکنڈ میں اس کو کال کر اس سے رابطہ بھی بڑھ جاتا ہے فون سے بھائی جان ہم فون کی مدد اپنے جو کچھ فوٹوز یا کوئی بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنی یادیں مطلب س سمیٹ کے رکھتے ہیں بھائی جان اور ہم بہت سارے اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی بزنس چھوٹا موٹا اسٹارٹ کرے گا تو وہ اس فون کی مدد سے اس کو پھر مطلب اسپانسر کرے گا یا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے فون سے ہی بھائی جان جس کی وجہ سے اس کو اس کی جو مطلب کمائی ہے وہ دو گنا سے چار گنا ہو جاتی ہے بھائی جان
جی بھ جان آپ نے صحیح فرمایا صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھو انسٹاگرام ہے یو ٹیوب ہے فیس بکپ ٹیلی گگرام آدمی دیکو روے گا سا وہ لیا ان سے ریل بنا رہے ہیں فالوور کر رہے ہیں ان سے دیکھو کتنے پیسے کما رہے ہیں
ماشاء اللہ بھائی جان
جی
تو ماشاء ال صحیح فرمایا آپ نے کہ بہت سارے مطلب آگے یوٹیوب کھولتے اپنا اپنی چینل کھولتے یا فیس بک پہ اپنا پیج بناتے یا انسٹا پہ بھی اپنا کون بناتے تو اس سے بھی مطلب اگر آپ دیکھو گے انڈیا میں سورو جوشی ہے جس کہ بہت سارے یہ فالو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے اس کی زندگی کیا تھی اب کیا ہے بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں کہ جو پہلے مطلب بہت غریب ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی جو زندگی ہے وہ ایش اور آرام میں وہ کاٹ رہے ہیں وہ ی زندگی وہ کس کی وجہ سے
کون کی وجہ سے یوٹیوب دیکھو آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا ٹولی چائے وال آئے نتن مردل ہیں نتن مردل ہے جی آپ نے دیکھے ہیں تو دیکھو تو سر مڑی آپ نے آدمی کہئی دیکھو کتنے غریب تھے وہ کتنے وہ ہو گئے ہیں
معاشلا
فیمس ہو گئے ہیں ج اب میں سوشل میڈیا سے دیکھو کتنی وہ ہے آپ یہاں بیٹھی ہو یہاں سے آپ کہیں کا بھی ر میپ سے دیکھو اور دیکھ اپنی ٹکٹ بک کراؤ ٹرین کی بس کی آن لائن ٹکٹ تو کرا لو آپ بولنا آ کی ریلوے اسٹیشن بھی ان کے چکر میں کاٹنے پڑیں گے آپ کو یہپ سوہستان ٹرین آ رہی ہے سو سے کہ آپ ڈری ہے وہ اسٹیشنوں پر وہ نہیں ہے آپ آپ دیکھو کہاں آ گئی کہاں نہیں آ گے پانچ منٹ پہلے پہنچا ہوا سمے کی بچت کرو
ماشاء اللہ بچان صحیح فرمار رہے ہوگ دیکھو آپ نے جیسے بولا ڈولی چائے والا یا سو جش کوئی بھی ایسا یٹیوبر جو ارن کر رہا ہے یٹیوب سے یا فیس بک سے تو ان انہوں نے ایسا کیسے کیا انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اس کا اچھے سے یوز کیا بھائی جان فون کا اور سوشل میڈیا کا اور کچھ لوگ ہوتے مطلب جو جن کا جو فار اگزامپل کچھ لوگ فون کا ایسا استعمال کرتے جس سے ایک تو وہ فراڈ کرتے دوسری بات کچھ لوگ اپنا جو قیمتی ٹائم ہے وہ ضائع کرتے جیسے کہ ہم اگر فون چلاتے بائی جان ہمیں جانکار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی مطلب اگر ویڈیو ہم کوئی بھی دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ لاسٹ میں ایڈ لگتا ہے کہ اگر آپ اس فارم کو فل کرتے ہو آپ کو جسا ویسا مطلب فار ایگزامپل پانچ ہزار ملیں گے تو ہم بنا جانکاری کر کے پھر اپنا فارم فل کرتے ہیں پھر وہ مانگتے ہیں لاسٹ میں او ٹی پی اور ہم بنا سوچے سمجھے ان کو او ٹی ٹی بھی دیتے ہیں بائی جانس
جی
اس کی وجہ سے ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے جتنی بھی راشی ہمارے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے بھائی جان وہ ساری کی ساری ہیک ہو جاتی اور سارا ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے
شھ
اسی لیے ہمیں چاہیے بھائی جان فون چلانا غلط بات نہیں ہے بھائی جان لیکن چلانا ہے اپنے فائدے کے لیے
اپنے فائدے کے لیے اپنا گغلت یوز نہ کروں
ماشاء اللہ بھائی صحیح فرما رہے ہو آپ کہ غلط یوز نہ کرے اور کیا مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی جان کے سوشل میڈیا پہ اگر کسی بھی چینل مطلب کوئی تھرڈ پارٹی چینل ہوتی ہے وہ کچھ نیوز چلاتی ہے تو ہمیں پہلے جان ار ہونا چاہیے کہ یہ نیوز ٹھیک ہے یا غلط ہے فیک ہے یا صحیح ہے ہم بنا دیکھ ہم بنا جانکاری حاصل کرتے ہوئے ہم شیئر مارتے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پہ غلط
جی بھائی جان آپ نے صحیح کہا دیکھو آپ کے یہ بتا دیکھو یہ سوشل میڈیا پر ائڈڈ ایپ آ رہے ہے گیمس آ رہے ہیں ان گیموں میں آج کل لوگ پیسے ڈال رہے ہیں ان سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ سٹتے باز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تین پتی کا گم لوگ لاے بتا رہے ہیں ایک ایپ ہے اپنا آپ وہ آ رہا ہے اس میں بارہ پرسینٹ کی بیاج دیتا ہے لیکن اب آپ تے کوئی آپ کے فون میں پیسے د دے ان کی کوئی بار بسنے کی بعائے د دے گا
سی فار مہارا گا پے
دیکھو اس میں پیسے ڈال رکے ہے ہیںے کو کرتی ہیں تو بتاؤ
ایسا نہیں کرنا چاہیے
دیکھو بھائی جان کیا ہوتا ہے اگر ہم پچھلے زمانے میں دیکھیں گے جب فون وون نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے ہم بینک پہ جاتے تھے پیسے نکالتے تھے آج کل نہیں مطلب یہ اتنی مطلب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ فون پے ہے گوگل پے ہے بہت سارے ہے ایسے ایم پے ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے بھائی جان جس نے ہماری زندگی بہت آسان بنائی ہے بھائی
بہت آسان ہے ٹائم بھی بچت ہے اپنی بھائی آپ کی ٹائم ب اپنا نہ کہ بینک کے چکر کاٹ ل نہ کہ وہ اپنا پورے دن کا چوبیس گھنٹے کا کام ہوتا ہے بارہ گھنٹے کا کام ہوتا ہے وہ پانچ چار منٹ میں ہی ہو جاتا ہے
وہی بھائی جان ماشاء اللہ سوشل یہ فون سے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی لیکن
جی جی
کچھ ایسے مطلب کیا بولوں میں کچھ ایسے یوز کرتے ہیں کچھ لوگ کہ جس سے ایک تو ان کا بھی نقصان ہوتا ہے دوسرا تو کہ گھر والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جیسے وہ یہ فون کا یوز کرتا ہے وہ بیٹنگ ایپ کرتا ہے ن چال تھرڈ پارٹی والے اور جو کھیلتے ہیں بھائی جان
دیکھو غلط بہیو کریں گے تو غلط سزا میں دے گی اللہ دیکھتا ہے
ماشاء اللہ ب جان لیکن ہمیں بھی چاہیے نا کہ اور ہمیں بچوں کو زیادہ فون نہیں دینا چاہیے کیک
جی آپ سے خراب ہوتی ہے سوشل میڈیا گندی گندی دیکتی کیا ہے بچوں کو نیا رکھ چاہی کون یہ کو دے رہا ہے بچوں کو اتنا بھی دکھ پائیں گے کون چلانے کے لیے دس منٹ پندرہ منٹ زیادہ نہ رہینا چاہیے بچوں کو اب دس پانچ دس سال کے ب کیا ہے اس کا زیادہ فون د دے گا آنکھوں کی رس نہیں جاتی ہے چشمہ کسٹ ہوتی ہے کی اب دیکھو کتنے کتنے کو ہو رہے ہیں
صحی فرما رہے ہو بھائی جان دیکھو اگر بچیں زیادہ فون چلاتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ان کا جو دماغ کا تووازن ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتے بھ جان
جی جی بھائی ہم دیکھو آپ سے بات کریںے بہت اچھا لگا آپ سے جلدی جلدی بات ہوتی رہوں گی بڑی یار چلو خدا حافظ
خدا حفظ بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ